ٹفن
سلام آپ ٹھیک
میں ٹھیک خشیید آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ جی الحمد اللہ عضل جان ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہاں میرے بد تھوڑا بیمار تھاے اس کو پیپیٹیشن بہت تیز ہو گئی تھی
اچھا میڈیسن لی اس نا
ہاں
داو نیوں نا
ہاں اس کو ون نائنٹی ہو گئی تھی وہ آئے وہ گر گئے کمرے میں
گرمی بہت ہے نا
اس کو نہیں اس کو تھوڑی ہے نا ہارٹ کی دقت ابھی تھا نا ٹینشن بھی اس کو اس وجہ سے شاید پھر برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان کتنا ہی نکلے گا اور آپ ٹھیک ہو آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے سسٹرس
سب ٹھیک سب ٹھیک
خود ٹھیک چلو الحمد للہ میں نے سنا آج دن اچھی ایپ چلی تھی پوری کتنے کالس کی
آج میں نے روگ دی کے ساتھ پانچ چھ گے ہوں گے
چلو اچھی بات ہے
ہوں
اور میرے ساتھ یہ بستی کے ساتھ کی کوئی
نہ میں نے اس کی تھی کل بھی لیکن وہ پک اپ نہیں کرتی ہے
کو بھی آئی ہے ایسے مت کیا کرو یہ ویسٹ ہو جائے گی کالس اب پہلے وہ کال کیا کرو آپ پھر ویسٹ کرتی ہو نا کالس
نہیں میں پھر تبھی کرتی ہوں پہلے میں میسیج ہی کرتی ہوں جب سے مجھے ہو نا یہ سب تو میں پھر میسج کرتی کیوں پہلے
اس کو اس کو بھی ٹاسکز آئی ہے لیکن وہ کر نہیں پاتی ہے کچھ
اچھا اچھا
ایک میں ہوں جس کو ابھی ٹاسک نہیں آئی میں نے اس کو بھی دی آپ کو بھی دی آج میں نے شاہرادی کو بھی دی
اچھا
لیکن مجھے خود ہی ٹاسک نہیں آئی خالی ریسیو کر پاتی ہوں
ہمم
اور باقی ٹھیک کھانا کھایا
نہ ابھی نہیں کھایا
کیا کر رہے ہو ابھی
بس بیٹھی ہوں
اور کیا بنایا آج آپ لوگوں نے
آج ہم نے شد ساگ پکایا ہے وہ تو پتہ نہیں
اچھا ٹھیک کتنا سال خط ہو یار آپ کو کوئی سبزی آتی ہے بنانی
ا ابھی نہیں آتیی
کچھ بھی نہیں انڈا بنانا آتا ہے
ہاں ہاں
وہ بنا سکتی ہو
ہمم
ٹھیک چائے بنانی آتی ہے
چائے بنانی تو آتی ہے لیکن ٹرائی نہیں کی ہے لپٹن ٹی بنا پاتی ہوں
اچھا ٹھیک مجھے بتاؤ آپ کو پتہ ہے جب وہ فلڈز آئے تھے
ہاں ہاں
آپ کتنی چھوٹی تھی تب کچھ ہے اس کی آپ کو یاد
ہوں بہت
پھر جب آپ ہمارے گھر آئے تھے پھر جب آپ وہ ڈائیلاگس مارتی تھی تھی میری دادی نے وہ گھر بنایا ہے یاد آیا کچھ
اچھے سے
پھر جب وہ سیلاب کے لیے ہیلی کاپٹرز اوپر سے وہ ریلیف بانٹتے تھے
ہوں
آپ جاتے تھے مشید پارک اور وہاں سے پکڑتے تھے ہلی کاپٹر والے ہیلییکپٹر والے ہمیں دے دو ایک بار شاید کچھ دیا بھی تھا آپ کو بسکٹ کی کچھ فن تھا یاد آیا نا
ہوں ہوں
وہ کچھ ان بسکٹس کا کیا نام تھا پتہ نہیں وہ بہت ٹیسٹی ہوتے تھے
ہاں ہاں
پھر آپ گئے واپس
ہوں
راہی جی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک
پھر ہوا کچھ مکان کا مثلا سارٹ آؤٹ
یہ لوگ گئے تھے نا فیصلے پہ ابھی فیلحال پاپا کو دینا ہے دو لاکھ ان کو واپس
اچھا
باقی ہم فیلحال خود کو پکڑیں گے اور ایک دیں گے بینک کو
اچھا ٹھیک
ہمم
چلو بھیجا تھا پھر پھر سے واپس بدقسمتی کے ساتھ
قسمت ہی ساتھ نہیں دیتی
انہوں نے حال جانا تھا ابھی وکیشن چل رہی ہے
ہاں جانا تو تھا لیکن انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے
کیوں پتا نہیں جیسے آپ کیا کرتی رہتی ہو گھر پہ
پڑائی ہے نا یار پڑھائی کرتی
اور پرسوں سے ان کالس کی وجہ سے بھی کچھ ڈسٹرب رہی کل پور
ویسے بھی فری ہوتی ہوں تو ٹائم نکال پاتی ہوں
کل پورا دن میں نے سنا آپ نہیں چل رہی تھی میں مجھے خود ٹائم بہت کم ملتا ہے
اچھا
بچوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا اوپر سے وہ بچاری کیا کرتی ہے مجھے فون ہاتھ میں دیکھتی ہے تو لیتی ہے اس لیے میں اس کے سامنے فون اٹھاتی ہی نہیں ہوں میں چوری رکھتی ہوں میں کر پاتی ہوں آپ کال وہ ساڑھے گیارہ چھوڑتی ہوں اس کو اسکول ڈیڑھ بجے تک اسی ٹائم میں تھوڑا پہلے اوپر صفائی کر لیتی ہوں کمرے روم کی پھر کر لیتی ہوں اسی میں آج میں نے کی تھی اس ٹائم روبی کے ساتھ تین کالس
اچھا
ہاں پھر جب آپ کو بھی میسج کی تھی ہو فری ہو فری
ہوں میں تو سوئ ہی تھی
مجھے ہوپ فلی اسی ٹائم کیا کروں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں کوشش کروں گی
ہاں آپ یہ آواز بلکل اردزا کی جیسی لگتی ہے
کوئی کوئی بولتا ہے کہ میں ہی بولتی ہوں
نہیں آپ ہی میں ن بولا
جیسے لگتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں
باقی وہ ارتظام منازا ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہیں شفٹ
وہ بھی کام کر رہے ہیں دونوں
اچھا
ہوں
مجھے ایک ہی روم میں کام کر
نہ نہ الگ الگ ایسے ڈسٹربنس ہوتی ہے نا ان کو آواز نہیں آنی چاہیے پیچھے سے
اچھا ارتزا اپنے روم میں اور منازا بچاری کہاں
نیچے گاتی ہے
اس کو اتنا نہیں کرنا پڑتا جتنا دیدی کو کرنا پڑتا ہے اس کو کالس آتی ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے
یہ بھی کرتی ہے سپورٹ دیدی کرتی ہے کالس
سپورٹ میں کیا کرنا ہے ہو
سپورٹ میں مطلب کوئی مطلب جو ہو ہے نا بگنرس جونیئرس جن کو نہیں ابھی پتا ہوتی ہے
ان کو یہ چیٹس وغیرہ لیتی ہے ان سے
اچھا ٹھیک
ہوں
وہ سینئر بن گئی منزہ
ہاں اس کو ہونا اچھا ایکسپیریئنس ہے
اچھا ٹھیک پہلے تو شاید کام ارتضی نے اسٹارٹ کیا تھا
اس نے اسٹارٹ تھا مگر پھر بیچ میں ہی چھوڑا جب اس کو پھر ہیکٹک ہوا
اچھا
اس نے اچھا ایکسپیریئنس نہیں کیا پھر ہوں
چلو اللہ خیر کرے
امم
پاپا آئے
ہاں ہاں بہت گھر پہ ہی تھے
اچھا فرائیڈے تھی یا نہیں آج سیٹرڈے تھی
سیٹرڈے
آپ کیا شام کو روز روز مارکیٹ جاتی ہو کہاں چلی جاتی ہو
ایسے ہی گھومنے وہاں تک
کہاں
پاپا کے ساتھ کبھی
مطلب جاتی کہاں ہو
بازار تک
اچھا پھر سبزیاں پبزیاں لاتے ہو
ہاں ہاں
اچھا
ہوں
اچھی بات ہے
ہوں
اوکیشنس کب تک ہے
نائنٹینتھ کو ختم ہوگی
اچھا آج شاید
لیون ہم لیون
اب ان کو کیا نکلے گا آپ کہاں کوٹھی باغ جاتی ہو
ہاں
اچھا گھر سے پھر ملتی ہیں ڈائریکٹ گاڑی
ہاں ہاں میں کبھی جب ملتی نہیں پھر جہانگیر چوک جاتی ہوں تو
ہوں
پھر آپ کا آئے گا فرسٹ ایئر
ہوں نہیں نہیں مجھے دینا ہے
پھر
میں یا تو میں کمپیوٹر سائنس میں سوچ رہی ہوں یا جے ای کے لیے پریپیئر کروں گی
بٹر ہے جی اے ہی پرفر کرنا آپ کی آپ کی سسٹرس نے سوچ کیا بی بی اے بی ایس کی بی ایس سی کر رہی ہے
مجھے اب ان کا پورا نہیں پتہ ہے ان نے بہت کچھ کیا ہے تو
ابھی بیٹھی ہے بیچاری بلینکٹ پہ ہاں کیا بول رہے ہو
ہوں
کیا بول رہے تھے
میں بول رہی تھی کہ ہاں آپ کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے
اب یہ کال ختم کرنے ہو دو نا پہلے اب اس کے ایک دو منٹس بچے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اس کو رینڈم ہی لے لیتے ہیں
ٹھیک
روئی کیا کر رہی ہے ابھی روئی
ہاں وہ ابھی نماز پڑ رہی ہے
اس کو بولنا دی جان نے بولا میرے لیے دعا کیا کر
ہاں میں تو بولتی ہوں
آپ کرتی ہو میرے لیے دعا
ہاں ابوسلی اپ کو نہیں ہی لگتا
مجھے نہیں لگتا ہاں آپ یہاں سے جب انسان آپ کو کال کرتا ہے تب کال کرتے ورنہ آپ لوگوں کو تھوڑی مجبوری ہے وہاں سے کسی انسان کو ڈھونڈنے کی
نہیں مطلب فرصت نہیں ملتی ہے
ارض کیا بولتے ہو اتنی بھی کیا بزی ہو آپ ابھی آپ ٹویلتھ میں ہی آ گئی دھیرے دھیرے آپ پھر چاند آسمان میں چھو چھپ جاؤ گی جب اور اور رسپانسبلٹیز آ جائے
فین آپ کیا ہی کروں
ارے کر چو سوتے کتنے بجے ہو
بارہ تک
اچھا کھانا نماز وماز کے بعد کھاتے ہو آپ نے پڑھی نماز
نہیں آ نہیں پڑھی آز مج سے ہییککت ہی نہیں تھی
اج تھک گے کالس کرتے کرتے چلو اللہ تعالی آپ کو اس چیز کا پھل دے دے گا
ہ
باقی ٹھیک ابھی پھر بھی آج ہوا ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
ہاں ہاں آج پھر بھی اچھا ہی موسم تھا
دن میں تھی تھوڑی ہیمیڈیٹی
ہوں ہوں
اب تھوڑی سی فرق ہو گئی اس میں اور باقی سب ٹھیک ہے
بس دعا
آپ کیوں لو لو فیل کر رہی ہو آج
ہوں ہوں
لو لو کیوں فیل کر رہی ہو
پتاہ نہیں میں مجھے صحت ٹھیک نہیں تھی سر میں بھی بہت درد تھا
تو پھر کام کر لینا آپ اپ بند ہی کر دینا کالس اپ کل کرو گی پھر سے پھر زیادہ زیادہ سر درد ہو جائے گا
اچھا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جگر چلو اللہ حافظ کل بات کرتے کرو آرام